ہیلو
میری آواز آ رہی ہے آپ
ہیلو
ہلو آواز نہیں آ رہی کیا میری
ہاں تھوڑی تھوڑی آواز آ رہی ہے آپ کی سلام وعلیکم
وعلیکم السلام میری آواز صاف آ رہی ہے آپ کو
ہاں اب تو صاف رہی ہے
جی بڑھیا بڑھیا اور گھر پہ سب خیریت
ہاں جی بالکل گھر پہ سب کہریی ہےت آپ سنائیے آپ کے گھر پہ سب کہ رہیت
جی جی بالکل بالکل اسلام اللہ کا رحم کرم ہے سب خیریت ہے اور ابھی آپ کیا کر رہے ہو
کیا ہووا
نہیں آپ کیا کر رہے تبھی
جی بس میں تو بیٹھی ہوئی تھی کھانا پینا کھا کے بس بیٹھی ہوں آپ سنائیے اور کھانا لائی
ہاں ہم بھی بھیا ہمارا بھی ہو گیا کھانا پینا سبھی تو ویسے آج آپ ہلو آج آپ کس ٹاپک میں بات کرنا ہے چاہ گے
ہیلو
ہیلو آواز نہیں آو
ہاں جی ہاں آرہی ہے آ رہی ہے اب آ رہی ہے بولیے
میں یہ کر رہا ہوں آپ بتائیے آپ آج کس ٹاپک پہ بات کرنا چاہو گی
جھ کسی بھی ٹاپک پہ بات کر لو موسم پہ کر لو کسی بھی ٹاپک پہ بات کر لو آپ
تو آپ بتائیے جیسے آپ جیسے کہ آج کل چل رہا ہے آپ آپ صبح کے ٹائم کتنے بجے جاتے ہو
ہیلو
ہلو آواز نہیں ہےاری
آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے صاحب
ابھی یار کیا میری ہمارے صاحب
ہاں بولیے
میں یہ کہ ن آپ صبح صبح آپ گھومنے بجے جاتی
جی میں صبح میں چھ بجے یا سات بجے جگ جاتی ہوں
اچھا تو آپ صبح جائیں گے کے بات کیا کرتے ہو
ہیلو
آواز نہیں آ رہی کیا ہے
ہاں بولیے آپ کی آواز کٹ جاتی ہے
ارے میں یہ کہہ رہا ہوں مطلب صبح جھاگنے کے بعد اب کیا کرتی ہو
جی میں جگنے کے بعد میں سب سے پہلے تو فریس وغیرہ ہونے جاتی ہ پھر منجن وغیرہ کرتی ہوں پھر صبح کی خوبصورت منجریں وغیرہ دیکھتی ہوں اور جو صبح کی دھوپ ہوتی ہے نا جو سورج سے لال لال کرڑے نکلتی ان کو بھی دیکھتی ہوں اور کچھ ہمارے آس پاس میں پارک ہے تو صبح بنا چپلوں کی اس پارک میں جاتی ہوں ان سے کیا ہے آنکھوں کی روشنی وغیرہ بھی ٹھیک رہتی ہے
اچھا اچھا بڑھیا آپ کا صبح کا جو ہے وہ بہت ہی اتم ہے آپ نے بڑھیا بنا رکھا ہے جیسے آپ گاؤں میں رہتی ہیں شہر میں
جی میں تو نہ تو گاؤں ہے نہ شہر ہے قصبہ ہے
کس ہے تو لگ بگ ک مجا ماحول تو ہوگ ہے نا سور کاا جو سور کاا جو بڑھیا سا موسم ہوتا ہے وہ صبح میں گاؤں میں زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے
ہاں جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے
ہ ویسے آپ صبح جب جاتے ہو تو آپ کو جو چاروں رگ ان کا ماحول ہو کیسا دیکھنے کو ملتا ہے
ہیلو
ہلو ہو آواز نہیں آاری
ہاں آ رہی ہے بولو آواز
میں یہ کہہ رہا ہوں آپ جیسے صبح جااتتی ہوں صبح گھومنے کے لیے جاتی ہوں تو تمہارے چاروں کیسا ماحول ہوتا ہے کہ آپ بتا سکتی ہو
جی ہاں بالکل جب میں صبح جاگتی ہوں تو ہمارے چاروں طرف نا بہت ہی زیادہ اچھا واتورورن رہتا ہے اور بہت ہی اچھا لگتا ہے تازی ہوا بہت ہی زیادہ دل کو سکون دیتی ہے صبح صبح نا تازی ہوا بہت ہی زیادہ سکون دیتی ہے اور اچھا بھی لگتا ہے سورج کی کرنیں کھیتوں پر پڑتی ہیں تو پورا گاؤں سندر دکھائی دیتا ہے
صحیح م دیکھو میرا کیا رہتا ہے میں صبح میں تو گاؤں میں رہتا ہوں تو دیکھو میرے تو کیا ہے کہ میں صبح جاگتا ہوں صبح جا کے سب سے پہلے ٹہلنے کے لیے نکل جاتا ہوں اور پھر وہاں پہ ڈور سے اپنا ملنا بھی ہوتے ہیں کام کرنے والے وہ کام کر جات س سب جو مڑ بھی بغ دیتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ چاروں کی طرف ایک الگ ہی سنگیت سا بن رہا ہو
ہاں ماشاء اللہ بالکل صحیح کہا آپ نے ویسے ہمارے گاؤں میں تو صبح جگتے ہی ہمیں جو مور یا مرغے کی آواز سنائی دیتی ہے اور لوگوں کو صبح ہونے کا پتا بھی چل جاتا ہے اگر مور صبح پانچ یا چھ بجے جی اپنی سن سنہری آواز میں سبھی کو جگا دیتی ہے
میرا تو کیا ہے کہ میں تو صبح ٹہلنے کے بعد اور نہانے کے بعد میں تو کیا کہتے ہےجاکے عبادت وغیرہ کرتا ہوں اور
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل صحیح فرمایا آپ نے وہ ویسے گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں نا وہ تو زیادہ تر سے جلدی ہی جگتی ہیں اور جو شہر کے لوگ ہوتے ہیں وہ دس یا نو بجے سے پہلے نہیں جگتے ہیں
میرے کو سب سے بڑھیا لگتا ہے کہ ق گھاس وغیرہ ہوتی ہے اس بوند وغیرہ ہوتی ہے تو بند میں چم جاتی ہے صبح صبح کرنیں نکلتی ہیں تو چاروں طرفے ایک دم ہرا بھرا ہوتا ہے ٹھنڈی ہوا ایک شانت شھ ہواے ایک دم کوئی دن بعد پردوشن نہیں ہوتا تو ایسا لگتا ہے جیسا کہ یہی اللہ نے سورگ بنا دیا ہو
ہاں ماشاء اللہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا کیونکہ صبح کا موسم کام کرنے کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے
کیا کہتے ہیں آپ کے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا آج کل
ہیلو
ہلو آواز آ رہی ہے آواز
ہاں آ رہی ہے آپ کی آواز آ رہی ہے بولیے
میں یہ کہہ رہا ہوں آپ نے دیکھا ہوا کہ بازاروں میں اور شہروں میں جو واتورن ہے وہ ہمارے گاؤں کے واتورن سے بہت خراب ہو چکا ہے آج کل دیکھا ہوگا آپ نے کتنا زیادہ پردوشن رہتا ہے
ہاں جی یہ تو آپ نے بالکل صحیح فرمایا گاؤں کے اور شہر کے واتورنوں میں بہت ہی زیادہ انتر ہوتا ہے
اور گاؤں میں تمہیں ایسا لگتا ہے جیسے کہ فرش ہوا فرش واتورن سب کچھ اچھا لگتا ہے
ہاں جی بالکل یہ تو آپ نے بالکل صحیح فرمایا ویسے گاؤں کا واتاورن زیادہ شانتان شانت ہوتا ہے اور صبح جب بچے اسکول جانے کی تیاری کرتے ہیں دکھائی تیاری کرتے ہیں تو اچھا لگتا ہے جات تے ہوئے دیکھتے ہیں گاوں کے بزرگ بھی صبح کی سیر کرنے کے لیے نکلتے ہیں لیکن شہروں میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ بزرگ لوگ سیر کر کرنے نکلے
وہ تو دیکھو ایسا ہے کہ شہروں میں ہوتا کیا ہے لوگ رات کو زیادہ جاگتے ہیں تو اس سم ٹھنڈا ہو جاتا ہے کہ دن بھر تو شور بور رہتا ہے رات میں لیٹ جاگتے ہیں تو ڈ ڈھ سوتے ہیں تو لیٹ جاگتے ہیں وہ لوگ تو ایسا ہی گاؤں میں تو کیا ہے کہ اپنا کھیتی واڑی کا کام ہو کیا سارا کام کر کے اور سبھی لوگ اپنے آرام سے جلدی سو جاتے ہیں جلدی جاگ جاتے ہیں بازاروں میں ایسا نہیں ہو پاتا ہے
ہاں ماشاء اللہ یہ تو آپ نے بالکل صحیح فرمایا اب ویسے ہمارے گاؤں میں تو ایک چھوٹا سا مندر ہے اور مسجد بھی ہے صبح وہاں کا ماحول بہت اچھا لگتا ہے اور ہم بھی نا صبح صبح جگتے ہی مندر جاتی ہیں تو بہت ہی زیادہ سکون ملتا ہے دل کو
یک ہے آپ نے سحیح فرمایا یہ تو میرے یہاں پہ بھی ہے میرے یہاں پہ لوگ ہیں نا آپس میں اتنا مل جل کے رہتے ہیں کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہندو ہو مسلم سکھ پنجابی یہ سارا لوگ رہتا ہے جھگڑا کرتے ہیں ہمارے گاؤں میں ایسا کچھ ہے ہی نہیں ہمارے گاؤں میں سیتای ہولی عید سارے تیوار ایک دم ایسے گھل مل کے منائے جا منائے جاتے ہیں نہیں
ہاں ماشاء اللہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا ویسے ہمارے گاؤں میں تو کبھی کبھی کھیتوں پر لہراتی فصلیں دیکھنے کے لیے جب ہم جاتے ہیں تو دل خوش ہو جاتا ہے کھیتوں پر جو سردیوں میں جو سرسوں وغیرہ ہوتی ہے تو ان پ اس کی ب بھی چمکتی ہوئی دکھائی دیتی ہے تو ان کو دیکھ کر بہت اچھا لگتا ہے ایسا لگتا ہے کہ کسی موتی کسی موتی نے بکر دی کسی نے موتی بکھیر دیے ہاں تو اچھا لگتا ہے سردیوں میں زیادہ تر سے فصل وغیرہ کو دیکھنا تو
ہے اللہ نے تو کیا ہے کہ پرکرتی ایسا سندر اور اسے بنا کے لیا لیکن انسانوں نے اس کی قدر کرنا بند کر دیا ہے انسان قدر ہی نہیں کرتا وہ تو پرک کی خوبصورتی ختم ہوتی جا رہی ہے جیسے اللہ کا اللہ صبح جو آپ نے بتایا تھا کہ صبح اٹھنا اللہ کی خوبصورت نیامت ہے
آپ سے بات کر کے اچھا لگا اور بڑھیا آرام سے